ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں اچھا ا سے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے ہ خ
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے دکھایا بس اب تھوڑے سے برتن دھونے ہیں
اچھا
کرتا ہے کہ ہم رشتوں کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات کریں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشتے پچھلے جیسے مضبوط نہیں رہے
ٹھیک کہا تم نے آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بات کرنا بند کر دیتے ہیں اسی وجہ سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں
خیام میں ہر رشتے کی بنیاد مضبوط عزت اور بھروسے پر ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو رشتے میں مسئلے پیدا ہونے لگتے ہیں
بالکل بھروسہ سب سے اہم ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان غلط فہمت کم پیدا ہوتی ہے
اور اگر کبھی غلط فہمی ہو بھی جائے تو اسے دور کر لینا چاہے خاموشیا اکثر مسلو کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے
سچ کہا مجھے لگتا ہے کہ بہت چیت رشتے کو مضبوط بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جب ہم اپنے جذبات اور سوچ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دل ہلکا ہوتا ہے
ہاں اور سنا اور سنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا اکثر لوگوں صرف باتیں کہنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی بات نہیں سنتے
یہ بات بالکل درست ہے جب ہم کسی کو باوجود سے سنتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے
رشتو میں وہ وقت دینا بھی بہت ضروری ہے آج کل ہر کوئی اپنی مصروفیات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اپنوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالتا
وقت نا واقع محبت کا اظہار ہے کبھی کبھی صرف چار منٹ کی گفتگو بھی کسی کو کسی کے دل کو خوش کر دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ شکریہ اور معاف
بالکل جو لوگ معافی دینا اور معافی مانگنا جانتے ہیں ان کے رشتے زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنا کمزوری ہے
کچھ لوگ سمجھنا ہبالکل نہیں تو میں معافی مانگنا ہمت کی نشانی ہے اس سے انسان کے کردار اس سے انسان کا کردار نظر آتا ہے
اور معاف معاف کر دینا بھی دل کی صفائی کی نشانی ہے
ہاں اگر ہم ہر بات دل پہ لے تو رشتے بوجھ بن جاتے ہیں
آپ کو کیوں بریک لگ رہی ہے
آدمی مجھے دکھ ہی نہیں رہا ہے آنکھوں سے
تمہارے نزدیک دوست کی رشت کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا
دوستی میں سچائی اور وفاداری سب سے اہم ہے دوست وہ ہوتا ہے جو مش تو وقت میں ساتھ کھڑا رہے
مجھے بھی لگتا ہے اصل دوستی کی پہچان کرواتا ہے
بالکل خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے مگر غم میں جو ساتھ دے وہ اپنا ہوتا
گھر کے رشتوں
گھر کے رشتوں میں ادب اور طرح بہت ضروری ہے والدین بہن بھائی اور دوسرے افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے
کبھی کبھی غصے میں رشتے کی وجہ سے ہم اس بات کہ دیتے ہیں کہ دوسروں کے دل چوٹ پہنچا دیتی ہے
اس لیے غصے پر قابو پانا بھی ضروری ہے ایک سخت جملہ ایک سخت جملہ کئی سالوں کی محبت کو کمزور کر سکتا ہے
کچھ لوگ صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں
اور اسی وجہ سے ان کے رشتے متاثر ہوتے ہیں رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھے
یہ قربانی دینی بھی ضروری ہے
بالکل ہر رشتے میں تھوڑی بہت قربانیاں اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے
اگر دو لوگ ہر وقت اپنی ضد پر رہے تو پھر کیا ہوگا
پھر جھگڑے بٹ جائیں گے رشتے بچانے کے لئے کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
مجھے بھی لگتا ہے کہ سمجھداری وہی ہے جو رشتے کو ٹوٹنے سے بچائے
اتم نے کبھی کسی ایسے شخص اس کو دیکھا ہے جو سب کے ساتھ اچھا رشتہ رکھتا ہو
ہاں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں
مسکراہٹ وا کیی دلوں کو قریب لاتا ہے
بالکل ایک پیاری مسکراہٹ اور میٹھا لہجہ کئی مسئلے ختم ختم کر دیتا ہے
اچھ
مجھے لگتا ہے کہ تنقید کم اور تعریف زیادہ کرنی چاہیے
ہاں ہر انسان اپنی قدر چاہتا ہے جب ہم اس کی اچھائیوں کے سہارے جب ہم اس کی اچھائیوں کو سرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے
رشتوں میں رازی داری کا کیا کردار ہے
بہت اہم اگر کوئی اپنی بات بھروسے سے بتائے تو اسے امانت سمجھنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ رشتوں کو مضبوط بنانی بنانے ایک دن کا کام ہے
بالکل نہیں یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں محبت صبر اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے
ہر دن ہمیں اپنی روی کا جزا لینا چاہیے
اور سوچنا چاہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا
جی ہاں اس سے میں بھل ہی ہے
آج کی گفتگو سے میں نے یہ سیکھا کہ رشتوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے
اور میں نے یہ سیکھا کہ محبت بھروسہ عزت معافی صبر اور وقت دینا رشتوں کو مضبوط بناتتا ہے
ہر گھر اور ہر دل میں محبت ہو
آمین اور ہمیں توفق د کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کریں اپنے والدین کی قدر کریں اپنے آس پاسوں کی عزت کرے
بہت اچھی گفتگو ہے
مجھے بھی بہت اچھا لگا توبھی کریں گے پھر سے اس ٹاپک پہ بات
ان شاء اللہ آج کی گفتگو بہت مفید رہی ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ رشت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے
بالکل اگر آپ ابھی میری بات سمجھتے تو شاید ہمارا رشتہ بچ جاتا تو
لبد رہ گا آپ فکر مت کرو میں نے آپ کی بات سمجھی
ہوں
ہر بات کو سمجھنا ضروری ہے اب جتنا آپ نے خود کو نیچے رکھا ہے اس سے بہت برا اثر پڑے گا
نہیں یہ سمیل لڑکیوں کا مات کرنے کا نہیں ہے
ٹھیک ہے ج آپ اپنی مصرو اپنی کاموں میں مصروف ہو
ہاں
کیا پھر آپ نے اس کو فون سانس کو
نہیں میں نے نہیں کیا
کیا ہوا کچھ ناٹھا
نہیں میں نے نہیں کیا
رشتوں کی اہمیت آپ کو سمجھنے
ہاں سمجھ آتی لیکن میں بھول ہی جاتی ہوں
ہاں جب وہ جب وہ کلتاانی دیں گے ن آپ کو پھر اہمیت آئے گی
ان نہیں دیتے ہیں
پہلے پہلے میٹھے ہوتے ہیں سارے بہن بہن بہن سے پوچھو میری پھوفھی کتنی میٹھی ہے
نہیں نہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت اچھے ہے
اللہ تالی کری اچ چاہے ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سے رہے آپ سے اچھے سے پیش ہے آپ کو بیٹی کی طرح رکھے
چلو مجھے ابھی دس منٹ کے لیے اور پھر سے کال کرنا
ہاں نہیں پسبل
ہاں ہاں بس پھر کل صبح اور بیچ میں صبح کتنے بجے اٹھتی ہو
آپ کو آپتنا بچا ہٹو
میں اٹھتی ہوں پانی پہن کے نو بجے
مجھے لگتا ت ہم ناؤ سے لے کر دستک کریں گے اللہ کی کسر میں بھی ناؤ اٹھتی ہوں
نہیں میں کل تو میں ناؤ سے پہلے اٹھ جاؤں گی کل میں جلدی ا جاں
ٹھیک ہے آپ جتنے بجے آپ سنو آپ جتنے بجے صبح اٹھو گی نا آپ مجھے فون کرنا آپ مجھے اپنے ساتھ ہی اٹھانا ہم یہ تین صبح ہی
اگر فون نہیں اٹھائے میں گھر آ جاؤں ہی
اللہ کی قسم میں میں سائلینٹ بھی نہیں رکھوں گی آپ جب بھی اٹھو گی نا خود
ا میں خوداس بجی اٹھی تو
نہیں پھر میں ہی اٹھ
ٹھیک ہاں ٹھیک ہے پھر مجھے کال نا جب اٹھوی اگر میں جلدی اٹھی تو میں کیا
ہاں ہم کیونکہ ہم یہ صبح صبح کئی موقع میں ختم کریں گے اوکے اللہ حافظ
خحیش نمس